ہائے کیسے
میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں اور کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں ابھی چائے بنا کے آئی ہوں تھوڑا چھت پہ گھومنے موسم اچھا تھا تو میں دیکھ تھوڑا چھت جاؤں کپڑ اتار لو ایسے گھوم لو
ارے یاد دلا دیا میں تو بھولی گئی تھی مجھے بھی کپڑے اترنے ہے تھنک یو
کیونکہ اب شام بھی ہو گئی ہے سات بجنے والے ہیں
ہاں دھیان ہی نہیں رہا
اب میں سات سات بجہ سے کھانا بنانا اسٹارٹ کر دوں گی ابھی
اچھا اچھا آپ کے یہاں جلدی کھانا کھا لیتے ہیں
جلدی نہیں کھاتے میں بنا کے رکھ دیتی ہوں اتنی گرمی لگتی ہے کون کچن میں بڑی دیر تک بیٹھا رہے
ہاں یہ بھی صحیح بات ہے
ہم جس کو کھانا ہوگا کھائیں گے ا میں کتنا سب کے پیچھے بھاگوں گی
بالکل صحیح بات ہم لوگ کے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا جب میرے ساس سسر تھے تو ان کا یہ تھا کہ جب وہ کھانا کھائیں تو اس کے دس منٹ پہلے کھانا بن جائے
ہاں
تو وہی وہ لوگ اگر نو بجے کھانا کھاتے نا تو آٹھ بجے کھانا بنتا تھا
اچھا
ہم لیکن ابھی جب کوئی نہیں ہے اکیلی ہو تو رات کے کھانے کا کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتا ہے کیونکہ میں ایک ہی ٹائم کھانا کھاتی ہوں پورے دن میں
اچھا یہ کیوں
ایک ٹائم کا انیہ کا تیاگ کیا ہے میں نے
اچھا
ہاں ہاں مطلب کہ رات میں جیسے موسٹلی جیسے دودھ وودھ پی لیا مجھے کچھ کھانا ہوتا سڑھے سات تک کھا لیتی ہوں اس کے بعد نہیں کھاتی پھر تو رات میں اگر بھوک لگتی ہے تو پھر وہی سب کھا بچے جو ہے ناشتہ کر لیتے ہیں ابھی
اچھا
تو اس لیے ان کو بھوک لگتی نہیں ہے
تا ابھی تو ارے ٹھیک ہے یہ بھی مطلب کچھ ہوتا ہے نا بہت لوگ کرتے ہیں میں جانتی ہوں ویسے ادھر بھی ہوتا ہے
ہاں مطلب کہ تھوڑا رات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لائک بھی ہر چیز کھائیں
ہم یہ صحیح رہتا ہے کیونکہ شریر بھی اس سے فٹ رہتی ہے اچھی خاصی شریر بھی رہتی ہے دکات بھی نہیں دیگا
ہاں اب اس ایج میں آ کے اگر فگر کے لیے ہم نے دھیان نہیں دیا تو آگے چل کے بیماریاں آ جائیں گی
ارے چالیس کے بعد اتنی بیمارییاں مطلب چالیس کیا بتا رہی ہوں آج کل جیسے عورتیں تیس کراس کر ہاں تیس کراس کرتی ہے ویسے کہیں ریڑھ کی ہڈی درد کہیں پیر میں درد کہیں پیر نہیں اٹھ رہا ہے کوئی مطلب چل نہیں پا رہا ہے ایسا ایسا بہت ہو رہا ہے
ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں مطلب اسی لیے جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ موسٹلی سیلڈ یا ا دودھ یا ان سب چیزوں میں رہوں
اں میری مطلب میری فیملی بڑی ہے تو میرے جو ساس سسور ہے ان کے جو بھائی ہیں بھائی اور جو ان کی وائف ہے ان کے بھائی کی وائف ہے اور ساس جو ساس ہماری ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا ان کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے پین ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے ہاتھ میں اور پھر جو وہ جو جو ہماری چھوٹی سانس ہے ان کا تو پیر ہی نہیں اڑتا وہ تو ابھی چالیس ہی کراس کی ہیں ابھی تو ان کا تو مطلب اتنا ایج بھی نہیں ہے کبھی بھی چل ول نہیں پاتی مطلب چلتی ہیں لیکن بہت کم چلتی ہیں تو ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہی ہے اس سمے گھر کی میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں دونوں ٹائم کام کر کر کے اتنی مطلب اتنی گرمی لگتی ہے کہ کیا ب تب اتنی غصہ آتی ہے کبھی کبھی
آج کل پتا ہے یہ عورتوں لیڈیز کو سب سے زیادہ یہ سب بیماریاں اس لیے آ رہی ہیں نا کیونکہ موسٹلی لیڈیز کیا کرتی ہیں کہ گھر کی صفائی کرنے کے لیے گھر والی مطلب کام والی لگا دیا جھاڑو پوچھا چوکو برتن کام والی کر رہی ہیں اور باقی ہر چیز کے لیے جو محنت کا کام تھا ہوتا ہے اس کے لیے مشین ہے پہلے زمانے میں ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ کپڑے بھی ہاتھ سے دھو رہے ہیں سب کچھ اپنا خود سے کر رہے ہیں تو اس لیے پہلے کا پھر وہ چیز وہ تھکان اور بھوک پیاس سب کچھ لگتی تھی اس حساب سے ڈائٹ بھی ہوتی تھی اب جب آج کل کی عورتیں بیٹھی رہتی ہیں آج کل تو دیکھو جتنے بھی ہائی لیول کے لوگ ہیں وہ بچہ سنبھالنے کے لیے بھی ایک نوکرانی رکھے
میں تو میں تو کبھی نہ رکھوں بچے کو مطلب اپنے بچے کو میں دوسروں کو کبھی نہ سوپوں کون
کرنا بھی نہیں چاہیے بھائی بچہ تم نے پیدا کیا ہے تو بچے کی رسپانسبلٹی بھی خود کی ہی ہونی چاہیے
اور کیا دوسروں کی تھوڑی نا ہوگی
اور جو ہم ا ایک ماں سنبھال لےگی بچوں کو تو دوسری عورت تھوڑی نہ سنبھال پائے گی
ہوں صحیح بات دوسری سنبھالے گی دوسری سنبھالے گی سنبھالنے سے زیادہ کہیں بچوں کو کوئی مار وار نہ دے چپکے سے ہم لوگ کیا دیکھیں کہ بچہ مار کھایا کہ نہیں
ہوں اس کی اس کی وجہ سے کتنے دیکھو ممبئی ہے دہلی ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے کتنی تو کانڈ ہو رہے ہیں
بہت بہت زیادہ آ رہے ہیں میں تو اپنے بچے کی خود پرورش کرتی ہوں کسی کے بھروسے نہیں چھوڑتی ہوں
نہیں کرنا بھی چاہیے اور سب سے اور کہتے ہیں کہ جب عورتیں گھر کا کام کرتی ہیں تو اس میں لکشمی کی مطلب اناتی زیادہ ہوتی ہے یہ کہا جیسا تو میرے میری جب ساس سسر تب بھی جو ہے نوکرانی تھی لیکن میں اپنے پوشن کا کام خود کرتی تھی
تو وہ بڑھیا ہے اپنا کام خود کرو سب سے بڑھیا رہتا ہے
اپنا بھی کرتی تھی اور ان کا بھی کرتی تھی مطلب اپنے ساس سسر کا بھی کرتی تھی
اچھا
کرتے ہاں تو مطلب کہ وہ جھاڑو پوچھا وہ لوگ کر کے چلے جاتے ہیں باقی ڈسٹنگ اور ہر چیز کا رکھ رکھ ہاؤس مینجمنٹ سب کچھ کرتے ہیں اور آج بھی آج بھی اکیلے ہیں لیکن پھر بھی سب کچھ اکیلے ہی سب کرتے ہیں
پھر تو اکیلے ہی سب سنبھالتی ہوں گی
سب کچھ ہےپھر نہیں میرے ساس بھی نہیں سسر بھی نہیں میری ممی کی بھی ڈیتھ ہو گئی میرے پتی جی کی بھی ڈیتھ ہو گئی کوئی نہیں ہے میرا
تو اکیلی ہو گئی اب تو اکیلی مدر ہیں آپ
ہوں بس میرے پاپا ہیں میرے بھائی ہیں تو وہ تھوڑا سا دور رہتے تو ان سے ملنے جا ہی نہیں پاتے
اچھا کبھی ٹائم نکال کے چے جائیے گھومائیے بچوں کی چھٹی وٹٹی ہو تو
میرے بچے جاتے نہیں ہیں اپنے ننھیال
اچھا ان کو پسند ہی نہیں ہے کیا
ان کو پسند ہی نہیں ہے اس لیے کیونکہ نا میں نہیں گاؤں ہی ہے میرے یہ شہر کا ہی ہے
تب
اس لیے کیونکہ میرے بھائی جو ہے چوبیس گھنٹے جو ہے بزی رہتا ہے اپنے بزنس میں ہی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اور پاپا سے یہ لوگ کیا بات کریں
ہوں صحیح بات ہے
اور جو ہماری بھابھی ہیں وہ تھوڑا سا مطلب دوسرے ہی مزاج کی ہیں
ہاں وہ تو اکثر سب کی ہوتی ہے
ہاں تو اب وہ کمپیئر کرتی ہیں اپنے بچوں سے میرے بچوں کا تو پھر اس میں پھر ہو جاتی ہے دقت تو اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ممی ہم وہاں جا کے کرے کیا
ہوں اور کیا بچے سمجھتے ہیں تبھی تو نہیں جاتے
ہوں
اور جانا بھی نہیں چاہیے زیادہ ہم خود ہی ہم ہمارا تو ایک دم پاس میں ہی ہے تبھی میں نہیں جات تی می میرے سسرال سے میرے گھر سے بیس منٹ کا راستہ نہیں جاتی زیادہ
اچھا اچھا تب تو جانا چاہیے پھر کیوں نہیں جاتی
ایسے ہی نہیں جاتی بس میں چاہتی ہوں اپنی امیج بنی رہے گی تو سب کچھ صحیح رہے گا زیادہ جانے سے مطلب ممی پاپا تو کچھ نہیں بولیں گے لیکن آس پڑوس لوگ کیا سوچیں اسی لیے میں نہیں جاتی
ایسا مت کیا کرے کیونکہ جب تک آپ کی ممی ہیں تب تک وہ کر لیجے کیونکہ ماں نہیں ہوتی ہے نا جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو وہ میکا پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے
ہوں تو مطلب ایسا نہیں کرتی مطلب جاتی ہوں لیکن دوسرےتیسرے مہینے میں جاتی ہوں
جا کے وہاں پہ کچھ دن تین چار دن رہ رہا کہی یہ کیونکہ ہے تو آپ ہی کا گھر
ہاں وہ تو وہ تو میرا سب سے پہلے گھر ہے یہ تو بعد میں ہے فرسٹ گھر وہی ہے میرا
وہی کہہ رہے ہیں تو اس لیے ج جاتی آتی رہا کریے کیونکہ یہی سمےہے
نہیں لے کے جاتے ہیں بولتے ہیں کیا کرنے جاؤ گی یہی تو ہے پاس میں ہے فون سے بات کر لو کیا بتاؤں ان کو جو جو مطلب سامنے سے بیٹھ کے بات کرنے میں مزہ ہے فون سے تھوڑی نہ ہے ماں باپ سے
اور نے اس کا ماں کے ہاتھ کے بنائی ہوئی چیزیں کھانا ہر دن تھوڑا نا مطلب نصیب میں ہوتا ہے
اور کیا
میں تو اپنی میں تو اپنی ممی کو بہت مس کرتی ہوں
ارے وہ تو وہ تو ہوگا ہی تو زندگی بھر میںس کریں گے کیونکہ ماں ماں ہوتی ہے ماں کی جگہ کوئی نہیں لے پاتا چاہے جتنے ساس سسر آ جائیں چاہے جو آ جائیں
ہمم مطلب میری ممی نہیں میری ساس بھی مجھے بہت مطلب وہ مانتی تھی بہت پیار کرتی تھی میں مطلب سوچ لیجیے پھر میں اپنے لیے کبھی کچھ نہیں لائی جہاں جا مجھے جاڑا بہت لگ تا ٹھنڈی بہت لگتی ہے تو میری ساس جاڑا رہنے سے پہلے ہی ک پڑوں کی ڈھیر لگا کے دھر دیتی تھی میرے لیے
اچھا
اور یہاں تک میں اپنے پرسنل کلاتھ بھی کبھی نہیں لائی میری سانس ہی لاتی تھی
تب تو بڑھیا تھا ساس آپ کی بہت کیئر کرتی تھی آپ کی
بہت کیئر کرتی تھیں جب میں بیمار ہوتی تھی تو میرے بچوں کے لیے کھانا بنا کے اوپر ہی بھیج دیتی تھی ان کو پتا تھا نا کہ ہم جو ہے ایک ٹانگ پہ ان کے لیے کھڑے رہتے تھے اس لیے وہ میرے لیے رہتی تھی
تبھی تو
بس یہی چیزیں بہت سب چیزیں مس کرتے ہیں
ہمم یاد تو آتا ہی ہے
ہوں
کبھی کبھی اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
کچھ بھی نہیں تو کبھی کبھی جب آپ اپنی ممی کو یاد کرتی ہیں فون میں تو کبھی کہتی نہیں کہ ممی ہم کو یہ بنا کے بھیجو وہ بنا کے بھیجو
تو مطلب بولتی ہوں لیکن ممی کہتی کون لے کے آیا ہے تو ہاں بھیا تو سنتا ہی نہیں ہے بھائی جلدی نہیں سنتا ہے
تو آپ جا کے کھا لیا کریے
اچھا
ہاں نہیں تو کیا ہے یہی سب چیزیں ہوتی ہیں جو یادگار ہوتی ہیں اور کیا
ہمم ٹھیک ہے میں پھر رکھ رہی ہوں میں ب کچھ دیر بعد کال کرتی ہوں اوکے